بس بڑھیا آپ بتائیے
بس اللہ کر رہم ہاں الحمد للہ اللہ کی اللہ کے کرم میں
اچھا اچھ جی جی اور کیا نیہ آپ
بس سبزیاں تیار ہو رہی ہیں دوپہر کے لنچ کے لیے اور پھر رات میں ہم چھولے بنانے کی سوچ رہے ہیں آج پو دیں گے بھی
کال
کالے بنائیں گے میرے بچوں کو سفید بہت پسند ہے کالا پسند ہے پر کالے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے
ہاں کالے کا سوپ بہت اچھا ہوتا ہے پینے کے
جی جی جی پر میرے بچوں کو کالا بناؤ تو بالکل سوکھا سوکھا ڈرائی کھاتے ہیں اور ڈرائی میرے سے نا میرے کو پسند نہیں آا ڈرائی مجھے مجھے گیلا پسند ہے
اچھا اچھا وہ باتوں میں نا وہ گگنی م ٹائپ بنا کے پیاز وغیرہ کا بالکل سوپ کے مسالے ڈال کے
خالی اس میں سوکھے سارے مسالحے ڈال کے پھر فرائی کر دو ان کو تو گذب ٹیسٹ آتا ہے وہ کھاتے ہیں وہ
اچھا
وہ بھی سب روٹی سے نہیں کھائیں گے وہ روکھے کھا دیتے ہیں تو اس سے پھر پیٹ نہیں بھرتا
ہاں نہیں اپنے آپ پہ تڑکا لگانا ہے ایسے پیاز ٹماٹر کا سوکھ کے چھوولے ڈال کے بیجن مسالے ڈالنا اس سے اور ٹیسٹ آئے گا
اچھا
امی و ہم پیسے بڑا بناتے ہیں تھوڑا سا پیاز ہرینی ٹماٹر فرائی کر کے نا اس کے اندر نمک مرچ وغہ جو آپ نے ڈالنا ہے ڈال کے صرف سوکھکے سوکھے چھولے ڈال کے پھر فرائی کرنا
اچھا چلیے چلیے تو پھر کالا چنا ہی بھگوتی ہوں کیونکہ کالا چنا نا بہت پوشٹک رہتا ہے کالا چنا اپنے آپ میں بھی بہت پوشٹ اس کا پانی تو اچھا رہتا ہی اور کالا چنا بھی بہت طاقتور رہتا ہے
بالکل بالکل میں نے وہ بہت سوکھ کیا ہے جب میری بیٹی ہوئی تھی نا تو میری والدہ آئی تھی
اچھا ہاں کل چنے اور اس ٹائم میں آپ کو نا گڑ اور چنا رہتا ہے نا
نہیںئی
نہیں نہیں جو چنا رہتا ہے نا چنا
آ
بنا چنا نا بنا چنا کسی کو خون کمی ہو جائے تو بھنے چنے اور گڑ کے ساتھ کھلیں تو اس کی ماشاء اللہ
ہاں بول پ نکلیا نے بہت فائد کرتا خان وغیرہ وہ تھوڑے بنے چنے دے دو
ہ بھنے چنے کے آپ گڑ کھائیے تو آپ کی ایچ پی کی کمی پوری ہو جاتی ہے جیسے خون کی کمی ہوتی ہے نا کسی مریض کو
ہاں جی
بتری یا پور رہ جائے تو اس کو خوب کھونا چنا اور روکھ لائیے گڑ
اچھا
اور کشمش ہوتی ہے نا اس کو بگو کے رکھی پ رات میں اس کو جو پانی رہ جاتا ہے نا اچھے سے صاف کلین کر کے بھگوئیے اس کو پھر اس کو جو پانی رہ جائے گا نا بھگونے کا اس پانی کو پی جائے وہ مریض تو اس کی ایچ بیی کی پوری ہو جائے گی اور بعد میں وہ بھیگی بھیئی کشمش کھا جائے تو اور بھی ماشاء اللہ بہت سونے پہ سہاگا ہو جائے گا
یہ ہلکاکا میٹا ہو جاتا ہے میں نے پیا تھا پتا نہیں ایک دو بار شد میں نے پیا ہے
مہ پانی بہت جس کو ایچ بی لو چلا جائے نا بالکل اس سے بہت تیزی سے بڑھتا ہے وہ ایچ بی ہماری والدہ ہماری شہر کی امی کو ہو گیا تھا ایک باری والی پریشانی تو اس ٹائم پہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طریقے کے وہ بتائی
اٹ
ہم نے سارے ایکسپریمنٹ کیے اور وہ سارے ایکسپریمنٹ کام کر گئے ان پہ بہتر ہو گئی ت امی بہت بہت بہتر ہو گئی تھیں مطلب ان کا ایچ بی سمجھ لیجیے دو دن تین چار دن کے اندر اندر ان کا ایچ بی چار پوائنٹ بڑھ گئے تھے
تین رہ گیا تھا ایس بی ان کا سات پھر لے آئے تھے ہم گھر میں ہی رکھے رکھے ان کو
تو کئی بار گھر کے نک سے بھی کام کٹ جات
جی جی گھر کے جو پرانے آیورویدک نسخے ہوتے ہیں نا بہت اچھے رہتے ہیں سب پہ تو سوٹ نہیں کرتے کیکہ دیکھیے آیورویدک چیزیں نا سب کو سوٹ نہیں کرتی گرم ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی
لیکن جس کو سوٹ کر د ہے نا تو اس کا رط سجھ لیجیے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل اور آج کلے نتے ہے بھی نہیں کئیوں کو پتا ہے کئیوں کو نہیں پتا
جی نہیں پتا لوگوں کو اور جن کو پتا بھی ہےا تو لوگ سوچتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس ہے نا جبک ڈاکٹر نا اتنی گرم دوائیاں کھلا کھلا کے نا آپ کو اور زیادہ بیمار کر دیتے ہیں
بالکل بالکل
لوگوں کو نہیں ہے کہی جلدی جلی والا کام چاہیے ہم تو اب تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی آروی دوائیا وہت گم رہتی لیکن ہمیں بچپن میں بہت سارے ہمارے نا نانو جان نے ہمیں بہت ساری کھلائی ہیں دوائیاں آئی آئی
تک نہیں کھائی آیورویدک دوائی ہم نے آج تک ہومیو پیتھی کی دوائی کھائی ہے
ہومیوپیتھک اور آیورویدک مطلب مجھے آیورویدک سوٹ نہیں کرتی تھی تو ہومیو پیتھک ہمارے وہاں دواخانے بہت تھے آج میری گیٹ میں رہتے تو پاس میں یونانی دا خانا آیورویدک دا خانا بہت سار لتے تھے ل ادھر ادھر ہی لےتے تھے م کے بچپن میں
یک آج تک ہومیوپیتک ہمارے سے ہووتک کادے والادد ح ساب کے ہیں
ہومیوپیتھی تو مشء ال بہت اچھی ہے اس کا تو کوئی سائڈفیکٹ نہیں رہتا ہومیویتھ والی
ہاں کیونکہ نہ وہ ساری مطلب کرتی ہے ختم جڑتے پر ہلکی ہلکی کرتی پر پوری کر دیتی
اس کو جڑ سے ختم کرتی ہیں پر ہاں اس میں کا تھا آپ کو نا سبر رہنا پرڑ سبر سر نہا بڑتے ہیں
ہاںائی اس بہت مہنگی ہے بہت مہنگی ہوگی آج کل ہوم ویسی کی دوائی
جی ہم نے ہم میرے کو آ مری سوٹ نہیں کرتی تھی نا مجھے گرمی جلدی تو میرے کو میرے ابو لے جاتے تھے پھر جب تھوڑی سی بڑی ہوئی نا نانی کے گھر سے آ گئے تو میرے ابو نے مجھے لے گئے ڈاکٹر کے یہاں تو وہ ہومیو پیتھ تھے تو تب سے لے کے پھر میں نے ابھی تک بھی ہمارے یہاں پہ شادی کے بعد پھر مجھے ہومیوپیتھی والے ڈاکٹر ڈھونڈنا پڑا یہاں کے
اب میں نے یہاں پر آ کر اسٹارٹ کری ہے وہ گولیاں وغیرہ کھانی بٹ پہلے
مت کھائیے آپ کو جلدی سے ایسر نہیں کریں گے اور پھر اثر کریں گے بھی تو بیمار زیادہ کر دیں گی
ہاں نہیں میں نے ڈھونڈا ہی یہاں پر بھی ب ابھی تک مجھے کوئی دقت آئی نہیں ہے
اللہ تک کرے آپ کوئی دقت آئے ب نا آپ اپنی
دیکھ رکھا ہے ہومیوپیتھی دیکھ ر ویسے بھی ہو ٹھیک ہے
ا شاء اللہ آپ سے بات کر کے ہمیں اندر تک سکون ملتا ہے خدا کی بنند ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ سے بات کریں سرتا وقت تھم جائے اور ہم آپ سے باتیں کرتے رہے بیٹھ کے
جی بالکل بالکل ہم بھی ای ہی چاہتے ہیں اس نےے ہماری بیٹی سوئے تو ہم کھانا بنائے کیونکہ ہمیں پریشان کرتی ہے ہی
یہ تو ہے ج اب ابھیپب بتا رہی تھی اپنی تو ہمیں بھی اپنا بیٹی کا بچپن یاد آ رہا تھا کہ ہم اس کو گودی میں لے کے پہلے سلاتے تھے اور پھر جب سوچ اس کے ساتھ ہمیں بھی ہمیں بھی لیٹنا پڑتا تھا ایسا وہ کرنا پڑتا تھا جس سے اس کو لگا کہ بھائی سونے کا ٹائم ہو گیا سب سو رہے گ کا ماحول ہی
بالکل اندھیرا برد پڑتے نا آگ گ
جی اور ایسے لگانے اس کو ہم بھی سو رہ ہیں تمہارے سھ
ہ ہمارا بھی یہ یہی حال رہا ہے ہاں ہلکی سی آدیا کچھ پت چلا گ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس تو بس
ترنت اٹھ کے میرے پاس آ جانا پھر میرا کپڑے میرے سوٹ کا وہ پکڑ کے رہ کے نا کنارہ ہی کچن میں کھڑی جاتتی تھی وہ میر س ہاں میں اپن یاد آ گیا اپنی بیٹی کا جب آپ نے بتایا نا
ہاں نہیں ہمارے بتے کیک ہمارے بچپن سے ہی خود اکیلی ہی کھیل رہی ہے دادی اس کو اٹھا نہیں سکتی دادی نے اٹھایا ہی نہیں اس کو
جی سیم رائے ہے میرے ساتھی میری مدر ان ل نے بچے نے اتنے سنبالے جتنے ہمارے فادر ان ل نے
ہمارے ک سنبھالے ہم نے خ سبے ہیں
چھر یہ تو پھر اور بھی اچھی بات ہے پر کہتے ہیں نا بزرگوں کا ساتھ ہو تو بچے ان کی پرورش میں زیادہ اچھے سے پل جاتے ہیں
ہاں پر ٹھیک ہے پر جیسے ہوتے نا لوگ سنبھال لیتے پر ہم ہماری ساسو امی نے ابھی تک نہیں سنبھالا ہے اپنی پوٹی کو
ہمارے تو بھیا ہمارے ہم تو اس معاملے میں خوشگوار سمجھتے ہیں اپنے کو میرے سسر صاحب نے والد صاحب نے میرے ہسبینڈ شوہر کے بہت اچھے سے سنبھالا ہے میرے بچوں کو لڑکی کے ٹائم تو وہ تھوڑے سے بیمار رہنے لگا کہتےے پر بیٹے کے ٹائم پہ تو خوں ہونہ نے اتی
نہیں ہماروں میں نہیں ہے پھر ہم نے اس کو جھولا لا دیا جولے میں ڈال کے ہم کھانا بنانے لگے جب چھوٹے تھے تین چار مہینے کے ہم نے جورا لا کر دیا پھر اس کو وہاں پر ہم نے لٹایا پھر اس میں کھا وغیرہ بنانے لگے پھر ہم سسو امی کو وہ رسی پکڑائی گی جولے میں باندھ گئے کہ اس کو ص ہلکا سے رسی سے ہلاتے رہو کچھ نہیں کرنا پھر وہ صرف ہلاتی تھی جھولے جھولے کو ہاں ا آ تھی پ پانچ چھ مہینے پھر ہم نے چھوٹی کرسی منگائی پھر ہم نے اس پر بٹھانا اور پیچھے سے دوپٹٹے سے باندھ دینا
ا بہت زیادہ آپ نے تو سفر کی ہے پھر مطلب بچے بچپن میں
آواز لگاؤ ساسو میں سے جس کو آواز لگاؤ اس کو کھلاؤ دو اسے
جب کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے بچے اچھے سے بڑے کی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بچوں میں کوئی دقت نہیں آئے گ لیکن تب تک وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگ اتنے ہوئے ہیں ہم سنبال سکتے بچا پ ہماری ساسو امی نے بھی سنبھال پاتی تھی ہماری بیٹی تیھ یہی کہتی ت کہ اس کو سنبالو پہلے پھر کانا بنانا
اپنے مطلب تھوڑا بہت چلنے لگ گئی پھر اس کے بعد پھر کوئی دقت نہیں آئی سال کی ہو گئی پھر اپنے آپ بھاگنے ادھر ادھر جانے لگی کرسی وغیرہ دے دی کوئی ٹوالٹ دے کے بٹھا دیا پھر مجھے نا اسے بچپن سے کیادتا ہے کہ اس کو سلا کے دوپہرہ کھانا بنانا ہے
اچھا اچھا چلیے اچھی بات ہے جیسا بچے کو بھی جیسا مل جائے وہ بچارہ پھر ویسے ہی ایڈجسٹ کرنا سیکھ جاتا ہے
اس کو لالش کر کے نلا کے پھر اس کو سلا کے پھر کھانا بننے لگتی ہ میں دو بجے
اچھا
ہ اب تو یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کھیل لی تے
پہلےڑی ہو گئی نا ساڑھے تین سال بتا رہی تھھی اب ہو گئی ہے
ہاں
پھر بچیاں بھی بچیاں جلدی سمجھ آتی ہیں
ہاں نہیں بہت سمجھدار ہے ہاں نہیں بڑی اچھی آ سو جاتی
چلیے اچھی اچھی بات ہے شکر ہے خدا کا کہ سمجھ جاتی ہے چیزیں
ہ
اور بتائیں
پریا چلیے رکھتے ہیں پھر کر آپ کو کال اک اللہ حافظ ہاں جی آپ بھی خ
جی